ہلو ہلو بھائی جان آواز نہیں آ رہی ہےی آپ کو
ہلو
ہلو بھائی جان ہاں آواز نہیں آ رہی ہے من کا
ا بنیا
کہاں گے اب آئیے مے ایسا کیا کرنے لگے کہ آپ آوا نہیں آ رہے
ارے ملکا
چائے ک چ اس کے لیے لگ گ گیا م کا
اوررے اس کی ہاں ملے گی ابھی بہت ٹائم ابھی ٹائم لگے گا چاہ گ
اپ تو گئے اب تو گئے ہوں گے لیکن بنے
گئے بنے تو ب اب بنا کے آئے گی تب یہ پتا نہیں بنے گی نہیں بنے یہ بھی دیکھنا پڑے گا ابھی تو
کو دودھ لینے بھی جانا پڑ سکتا ہے آازچ چنےیا لگی رہتی ہیں موبائل ملے نہیں مطلب ان کے موبائل ملے نہیں اور کچھ چنیا لگی رہتی ہے سب
ارے با بھی جانے یار موبائل تو دھیں گے صحیح ہے اس میں کیا ہے
ارے لیکن ابھی یار بھائی جانے آپ کے بتا موبائل پہ چل رہا ہے ڈٹر کر رہے ہیں ارے یارتراب کام کن سے بولو نا تو ہمیں تو بلا بن پھر بھی کچھ بولوں گا تو پھر ا بھی سو جائے گا ہاں میں تو سوچتا ہوں بھائی جان ایک بیگم جان اور لے آؤں تو تاکہ ایک ایک دسن ایک بیگ میں جان ہوول لیاتا ہوں ت یہ نہیں سنےینا تو دوسری سے بولنا ہے
ار میری بھی سوچ رہا ہ
اور پھر ویسے کمپٹیشن بھی رہے گا ان ارے وہ تو پ جان دھڑنا پڑے بتاؤ کمپٹیشن کیا رہے گا رہے گا جیسے مانالو جو پریم سے رہے گی نا اپن اس کے پاس ہی رہیں گے تو دوسری کے جلن بھی رہے گی کہبھی لڑ م رہیں گے نا تو پندرہ دن تک آئیں گے نہیں کا تو اس کے پاس جا کے بیٹھ جائیں گے
ہاں یہ بات بھی صحی ہے یار
ارے سر تو ان کی نی ہے ن گج جائیں گی کہاں نہیں تو رہیں گے اپنے پاس گھر سے جب منہ میں آئے وہ کیا ج مو میں ہے ج جوے بولتے رہے ھر دوسری چیز ان کو کچھ جیس لانی دی ہے اب توبھی ایک ہی ہے پ ج کو دلا دا تو جو جس کے پاس رہیں گے اس کو کو دلائیں گے تو ان کو جب بھی کوئی لینے نہیں ہوگی جبھی پریم سے لینا پڑے گا
اسے پریم سے ڈنا پڑے گا
اب ان کوئی چی دلائیں گے ہونا
آئیڈ آئیڈیا مست ہے یار بھائی جانا کا
پر ہیں یہ تو اپن بھی ان سے کھپا ہوئیں گے نا پھر تو تو مکمل کرے پہ ع سائڈیا پ پ کہ ہماری متر م دا اکثلام سے کھپا کھپا سی رہتی ہے نہیں بؤچ کپا کا ارے نہیں بھائی جان تو پھر بھی اچھی ہے ہمارے تو زیادہ ہی تیز ہے بھائی جان جی جی اتنے تو مطلب گھوڑے بھی تیز نہیں ہوتے بھی اتنے تیز ہے
ہ سب کو سب کو سب کو اپنا س اپ اپن کو سھا کھوٹا لگتا دوسے کا اچھا لگتا
ہاں بھائی جان بات تو آپ کی بھی مطلب بالکل کو صحیح کہی ہے آپ نےبھی
ہاں
ہم بالکل آپ کی بات سے سہمت ہے
نہیں بی گم لے
ہاں چلے یار بیگم لےنے کدھر چلے شیو پورری سائڈ چلے کدھر چ
ادھر ہی چلیںے وہ مہاراشٹر میں
ادھر کی ادھر تو اکثر بگ جاتی بتائی
باقی بک جائے گی اپنا کرموں کا تو رہ جائے گی نہیں تو اور لیں گی
ہاں ہوپ نہیںھر ب مطلب ایم پی میں بھی نا سستی ملتی ہے بت بھائی جان
ہوں
ادھر کے ب سے بولتے ہیں ایک ڈیھ میں دو میں آ جاتی ہے اور تکتی بھی ہے ادھر رہتی بھی ایسے نہیں ہے ج رہا تھا ہاں تو بہت زیادہ اچھی رہتی چوکا بت جی بیکھارا ہوا ب یہ آپ کی ب زیاد بول رہی ہے ا تو آپ کو لانے کی ضرورت کیا ہے آپ تو لو میرریج کر لو جن سے چپ چھپ باتیں کرتے ہو ا انن کو کیا پتاس سے چپ چھپ باتیں کرتے ہو ایسی کوئی قسمت ہوتی ہے اپنی تو آجے نہیںیا ہوتے نہیں نا
ات ہی نہیں ہے اپپ پتا نہیں جانی ج گوم د گومم رہے
ارے نہیں جس جس سے چپ چھپ کی باتیں کرتے اس کو پر میںلا دیتے
ا کیوں آپ پلوں کی ک چپکے رہتے
او وہو کیا اپ ڈ والوں
ہاں سییرے تو شیر رہی گ
اور کیا اب ان کو پتاہ نہیں ان کے کیا چلتے رہتے کیڑے دماغوں میں
ہوں
جب تو پہللی شام کو بریانی بنوائی تھی ان کے لیے ار بنائے تو اس کے بعدادی خیر آادی صب پھیکی انہوں نے ہمیں تو کھلائ نہیں کیونکہ بھائی جان رادو چل ہ وہ چل بھی نہیں رہا تھا نا تو پھر ہم ادھر زیادہ ہے مطلب بیٹھ گئے تھے دوستوں میں اور ایک دو دوست اور مل گئے تھے تو پھر ادھر سے کیا ہے ہم لیٹ ہی آئے تھے
اچھا
اپنی بات ہو ہی گئی تھی وہاں پہ آپ نے چل ہی نہیں رہا تھا رات وہ بھائی جان ہم وہاں سے ہم ساڑھےدس پونے گیارہ بجے آئے تھے اب جیسے اپنی ہو جاتی ہے نا تو پھر اس ٹائم پہ روانہ ہوتے ہیں پھر ایک دو دوست اور مل گئے تھے تو اسساب سے پھر بیٹھ ہی گئے بات
بڑے بڑے اچھا ہے اس میں کیا ہے
اور کیا بیٹھے آتے ہیں نا ماں میں تو اس سے پہلے چل گیا تھا ک کل ونس راجو رہ آئے گی عالمی ہم نہیں گئے تو چل ایک لےجاؤں گا پھر نیا و دنس رج اکلا گیا لیکن وہاں پر پھر کیا ہو رام لال اور اور بھی آگئے پھر ایسب پتا نہیں تھا نا پہلے پھر بہت دنوں بع دوست ملتے ہیں بھائی جان آپ جانتے ہو وقت کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا گفتگو میں کب نکل جاتا ہے ارے نہیں نہیں بھائی جان آپ بھی جب بھی ملتے ہو پھر بیٹھ دیکھ کر وقت نکل جاتا ہے پتا پتا ہی نہیں چلتا وہ
کتنے ٹائم ہوئے ملے پند دونوں کو
اس بار بھائی جان لاسٹ ٹائم شاید منڈی پہ بیٹھے تھے
ہمم
ہے نا
ہاں وہی ہے
اس کے بعد بھائی جان اس کے بعد بھی تو ایک بار آپ کے کچھ موبائل وبائل کے چکر میں آپ وہاں بیٹھے تھے نا اپن گ وہ مطلب نہیں گئے تھے کہ وہ رام گڑھ گئے تھے آپ کے موبائل لینے کے لیے وہ ڈاالو ل لے کےے آئے تھے آپ کے ابو جان وہ بھی ساتھ گئے تھے یہ تو سر میں نے بے پلے کی بات ت سر بائی جا مہنی بات ہے سر پ
ہ تو بھائی جان آپ کب آ رہے ہو
اب بھائی جان وہاں تو گاؤں میں تو بھائی جان آنا آپ کے وہاں پھس کھڑی ہوئی ہے وہاں تو یار وہاں تو کیا
ہمم بورڈر میں آنا ہوتا ہے
درکنار کر کے ملاقات کی جائے
بارڈر بارڈر میں آنا ہوتا ہے ادھر آدھر تو
وہی تو سب سے پہلے تو صاحب وہ باہار کنر ساپڑے دیتےے
کنر ساپ کڑ ارت ہے
ہاں تو وہ نا پھر ان سے مطلب پھر کیا بولے پت کر کے آگے بڑھو تو پھر آگے سے آگے مطلب اس پہ کیا پوائنٹ پہ ایک
چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بڑے بے پوائنٹ بے با پوائٹ پ چھوا پوائٹ پھوا پوائٹ پھر
وہاں تو چلتا ہی رہتا ہے وہاں تو ار وہاں پھر اچھی طرح سے گت گو بھی نہیں ہو پاتی کہ کوئی نہ کوئی بیچ بیچ میں آئی جائیں گے وہاں پہ تو مطلب وہاں نارملی بات ہو سکتی ایسے جیسے اپنے دوست والے گپ تو وہ مطلب وہ کیا بولتے ہیں گپے سپے مارے نہیں جاتے
ا ن ہوتی وہ ن ہوتی
ماں کیک آپ کا پریوار بڑائے نا تو کبھی آپ کی امی جان کبھی خالا جان کب ابو جان کوئی نہ کوئی چلتا ہی رہتا ہے آپ
آت ہے اسا بٹ جات ہے سس سے آ کوئی مماناتتے بھی پار مار بیٹ جاتی تو
پھر جس کو جانتے ہیں نا جیسے اب میرے کو تو جانتے بھی ہیں تو پھر روک رکھ بھی پڑتا ہے
رئی پڑتا ہے ب تو
تو اس و جی سے پھر کوئی نہ کوئی بیٹھ ہی جا ہے پاس اور تو اس وجہ سے پھر وہ وہ صحیح بھی
ہاں تو ہ اھی نارمل بات ہے تو پھر کہاں چلے گھومنے
اب اس گرمی میں تو کہاں چلے کم ہونے دو پھر چلتے ہیں
ہوں
ایسے بھی بیچ میں بارش موسم صحی تھا جب ہم نے بولا تھا چلو کوٹا گھوم آتے ہیں
اسٹائم یار بانجی لگی کتنے ہار میں جا نہیں سکتا تھا نا
تو وہ تو ابھی بھی آپ کے ڈریسنگ کا کام ڈیلی چل رہا ہے ابھی تو
ہاں تو ایک دو دن بعد چلیں گے ایک دو دن بعد ہو جائے گا کام
ہاں نہیں ابھی دوبارہ بارش ہونی ہو بھائی تیرہ چودہ تاریخ سے پ مانسون دے رکھا ہے نا تو پھر وہاں پہ ٹھنڈا آ جائے کہیں بھی آس پاس اپن چل سکتے ہیں آپ بولو جدھر جگہ آپ بتاؤ بنے کے بعد
رام گڑھی ما جی کے چلیں گے پھر تو کہاں چل گے
واقیھا آپ رام گڑھ کی ماتا جی چلو آپ اندر گڑھ کی مات جی چلو یا اور کہیں آپ کو جہاں چلنا ہو آپ بتاؤ بھائی جان جیسے آپ کی اچھا رہے ہمیں کوئی دقت نہیں کدھر بھی
ہاں من کرتی جام بد مات پھر منع کرتے ہوئے بھائی جان انیں بولتے ہیں کہ ک بنات
می مم کا نہیں نہیں یار بھائی جان کب مننا کیا یار آپ آپ بولتے ہو میں سے چلتے ہیں ار اس دن پہ تو اپن ڈالے لےتے آپ گڑی گئے تھے بھائی جان
ب تو من تو کی بؤ گ ج دن تو پھر میرے کو لے کے جانا تھا نا موبائل دلانے کے لیے
ہاں وہ بھی تھا وہ پھر لیکن بھائی جانو کہ ب ن م نے جہاں لکھ رکھا ہے وہاں سے ہوتا ہے وہ
کر وہ تو بات صحی ہے
وہی ہے تو ایسے ب جان بھی وہاں دکھانا چاہتی اٹاوا دن کو ادھر ہی دکھاؤ
چل چلیں گے ایک دن
اچھے سے دات کھانے میں وہاں پر صاحب ان کو دکھا گ لاؤو آپ اب ج یہ جو مطلب دقت ہے نا بھائی جان یہ تو میرے بھی ہے میرے شام کو مطلب ہے نا ایک گھنٹے ایک دو گھنٹے تو پیر و درد کی وجہ سے نیند ہی نہیں آتی
اب اس کے لیے تو نا ایک تو چار سو چار سو کا انجیکشن ایک دیا ہے
ارے بھائی جان دیسی چیز ہے دیسی چز ہے انگریزی سےے تھوڑی ہوتا ہے بائا
اور کیا بولا ب بولا کہ چار سو کاگلش لگے گا لگے گا بائی لگے لگا ہو میں نے کیا
ٹھیک ہے وہ تو طاقت کے ابھی لگا دیں گے جس اب تنتا جائے گا لیکن بد میں پھر وہ بندوار پھر وہ دکھ کتے پئے جان
گلا دھ کی بن گئے ارے بھائی میری موتر م نا میری مر چت م ن
ہ ارے ایسا کچھ نہیں ہے وہ بڑی محبت سے آپ کے لیے چائے بنا کے لائیے ہے تو اس لیے پھٹی نہیں ار آپ نے کیا مطلب
ہاں نفرسی بنوئی میں نے سوچ م میں نے ی مری موتر مار سوچ ہیں بےچاری کے لیے بنا کے پلا دیں گے پھر میں پتر معگے نسیے میں چاہ نہیں تھی
چینی تھی وہ آپ کے لیے بڑی محبت سے بنا کے لائیے کہ یار میاں ہمارے مطلب ایک گھنٹے سے چائے کا انتظار کر رہے ہیں
ارے بھائی جانس پانی کیا ہوگا گرائے رگ جائیں گے آپ کے پاس بھائی جانی مکمل ہو گی ہے خود آفس
یہ